ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
اچھے سے آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہاں بس بیٹھا ہوں
اور ٹھیک ہو
ہاں ہاں
اب دم ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بس بیٹھا ہوں آپ نے کھان چائے پی
ہاں ہاں آپ نے پی
ہاں چائے پی
سیلاب آنے کا خطرہ ہے
اور کیا ہوں ہاں
کیا کریں گے
اور غور کیا
آپ کو نہیں ہے ٹینشن تھوڑی سی بھی
اور کیا ٹینشن تو سب کو ہے
ہاں
وہاں سب ٹھیک ہے اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
آپ لوگوں نے کھایا کھانا
کھانا نہیں کھایا ہے ابھی
کیوں
ابھی ٹھٹ تو ٹائم ہے ابھی ٹائم نہ لیٹ کھاتے
اور کیا ہمیں آئے تھے مہمان آپ کو میں نے بولا تھا نا میں فون کروں گی
ہاں
ہمیں مہمان تھوڑے سے آئے تھے ان کے ساتھ رہی میں بزی پھر
ہاں
آبدم کو لگائی پیر
نہیں آج بھی نہیں لگائی
کیوں لگانی تھی نا میں نے جو بولا تھا آپ ساتھ جانا
کل لگائیں گے تھوڑا بزی میں گیا تھا بارزولہ اس کو تھوڑا بیک میں پین تھی
کس کو آبدم کو
نئی ذکرہ کو
ہاے ہاے ہاے پھر کیا کیا وہاں پہ انجکشن ش وہا پے کیا کر
وہاں تو ابھی کوئی ڈاکٹر ویسا نہیں تھا وہ اسٹوڈنٹ تھے ہم واپس ہی آ گئے
پھر کیوں گئے تھے
ہم نے سونچا کوئی اچھا ڈاکٹر مت ہوگا
اچھا اچھا مالش ولش کرنی تھی نا گھر پہ ہی پھر فرق ہو جی سپرے وپرے لگانا تھا
ہاں وہی کریں گے
اور بتاؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
اور سناؤ کچھ خاص
بس آج کیا پکایا ہے آپ لوگوں نے
ہمیں تھی نا کل رازما دال ہی
اچھا
وہی ہے
اچھا ٹھیک
ہوں یاس اٹھی نا ٹینشن
کس وجہ سے ہاں بولتے ہیں سب
اوپر سب کو پتہ ہی مم چون کیا پھیلاتی ہے افواہیں
ج
نم چون پھیلاتی ہے نا آفوائے
کون سے آفائی
سیلاب ہے ریڈ الرٹ ہے یہ تو انکو خاندانی پرابلم ہے
یہ تو پھر اعلان کرتے ہیں نا پورے کشمیر میں
ہاں جو کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے نا اور اور دیدی کو میں نے بہت فون کی ایزل کوئی فرق
خاتم ہو گئی ہے خارا اس کا
بچے بھی کرتے ہیں پریشان
اور کیا اور بس شکر ہے اللہ کا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
بس دعا سنو
بس دعا
اور پاپا آیا اچھے سے اچھا ان کو میرا پیار دینا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور آپ مت پھر شو پہ گئے اور نظر دینے کے لیے
گھر پہ ہی تھا
اچھا کیا اب کیا کرے گا انسان ٹینشن ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہ
آپ نے کتنے کالز کیے آج روبی کو
روبی کو کوئی نہیں میں نے آپ ہی کو کیا تھا نا صبح شاید ایک دو بس اتنے ہی اور کسی کو نہیں
بسمہ کو کی کوئی
بسمار کو بھی میں نے بولا نا مہمان آئے تھے ہمم ہمیں
ہاں
ہمیں آئی تھی رتبا اور عشا اور خالی
وہ ہے ماما کی کزن نہ وہ کھالی
ج اچھا
ہاں وہ جو جو لڑ کی ڈیتھ ہو گئی نا جس کو نا باہر مارا ہے
کہا
دلی میں مارا ہے نا وہ میری ماما کا ریلیٹو ہے
جو فیس بک پہ چڑھ گیا تھا
ہاں جس کو نا مارا تھا دللی میں
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
گئے تھے وہیں پہ تاز پہ پھر ماما کو بولا آ جاؤ آپ بھی ہوں
میںے کو میں نے ایک فون کیا تھا بسمہ کو ایک کال
میں نے ایک بھی اس سے بچار نے مجھے نمبر بھی دیا مگر مجھے پھر ٹائم ہی نہیں آیا آپ کے آپ کے ساتھ بات کی نا پھر اس کے بعد میں نے کسی کے ساتھ ایک ہی بار
ایک ایک بات میں نے اس کے ساتھ
ہاں ہاں اچھا کیا ا میرے ساتھ بھی کرو نا باتیں
ٹھیک ہے اور سنا آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر ہے مزہ شادی کب ہے مز بییستتی
بعد ہے اس کی شادی
ہاں نسیم گر سے آزاد ہوگیا پھر بہن ہے نا
کپڑے کپڑے وپڑے لاتا ہے ابھی
ہوائی لاتے ہوگا نا شیروانی
کہ گھر میں تھوڑا کام چلتا ہے اس کو
ہوں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے وہ ہے نا خود بھی ابھی بہت چھوٹا
ہاں
بہت چھوٹا ہے وہ کیا ہے راتک شور ہے وہ ہاں وہ کتنا ہی بڑا ہے ہمم
بیس پچیس سال کا کا ہوگا اور کتنا ہوگا
ہاں بچارا چھوٹا ہے بہت بچپن سے میں داس اٹھا تو
اور کیا
کیا بول سکتے ہیں بچپن میں دس اٹھتا ہے تو وہ
اور اور ٹھیک ہو
ہاں جی آئی ایم گڈ
اب تو یہ سیلاب کی وجہ سے بھی پریشانی ہو گئی بہت
اور کیا بہت تھریٹنگ میں ہے انسان بولتا ہے اب کیا کرے یہ قسمت میں ہے جو قسمت میں ہے وہ ملے گا ہے نا
ہاں ایک دو کال کررہا ہو اور پھر شام تک ٹھیک ہے اس کو اس کو میں کا فون کرتا ہوں اس پہ کال ہی نہیں اٹھتا ہے
ہاں دیدی آئی
اس کو میں نے کیا تھا فون مگر اس نے نہیں اٹھایا میں نے سوچا میں پوچھوں گی طبیعت کیسی ہے اب اس کی
اور اس کی طبیعت اب ٹھیک ہے ب وہ گئی نا ایزل گھر گئی ہے وہ ادھر نہیں ہے وہ باپ کے ساتھ گئی گھر وہ ادھر نہیں بیٹھتی ہے رات کو
ہاں وہ کہاں بیٹھتی ہے پھر مجھے پتہ ہے
ہمم وہ گئی ہے اب گھر
اچھا
ہاں اور اب ایک دو کال ٹاسک اور کرنا شام تک دس گیارہ بجے تک
مجھے بھی کر مجھے شاید وہی دو تین رہیں گے اب صبح کتنی تھی میں نے بولا تھا
ابھی کتنے ہیں آپ کے پاس کالس
مجھے کہاں آتے ہے دیکھنے تمہیں آتا ہے
ایسے ہی ٹاسک دی دکھاتا ہے نا کتنا ہے ابھی
میں نے نہیں دیکھیا ابھی
ابھی دو تین کال کرنا پھر کل تک دیکھیں گے کوئی نمبر ایک دو مت ملے گا مجھے
مجھے پھر ادھر سے بھی کالس کرنا نا
میں کرونگا ابھی دو ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد دو ایک دو کال اور
ٹھیک ہے
آج میں نے آپ ہی کے ساتھ بات کہ بس اور دیدی کے ساتھ ایک بار اور بسمہ کے ساتھ ایک بار
ہاں اچھا کیا
ٹاسک پورے کرنے ہیں نا
ہاں مجھے نمبر ہی نہیں ہے کوئی اب مجھے دو نا کوئی نمبر
میں دیکھوں گا کوئی بات نہیں نمبر دیکھوں گا میں اور ایک روبی نے رو رو روبی ابھی ویست ہوگی بہت
روبی کو فون کرتا اس کو کبھی نہیں آتا ہے یہ فری ہے اس کو آتا ہے کال وہ ہے نا آتا ہے نا واٹس ایپ پہ آنادر کال
ہاں
بس روبی کو پھر وہی آتا ہے
وہ ہے نا چیف گیسٹ
وہ مت ہے وہ لوکل
نہیں وہ بڑھیا بڑھیا آدمی ہیں
بڑھیا آدمی
تو
میں سوچتی ہوں اگر انسان سوئے گا وہاں سے سہلاب آئے گا
ہاں کیا کریں گے اب ڈر رہ گیا
اور کیا ڈر ہے بہت زیادہ
ہمم
فان ہوا ہے کشیر کو تو ہم کرے رہے ہیں باتیں
ہاں اور کیا
دیکھیے ہمیں اپنے ہی گنا ہے تو کیا کریں گے
چلو اب اوپر والا جو کرے گا
اوپر والا صحت دے سا
سب کو وا وہی بڑی دولت ہے
ہاں صحت تو بڑی دولت ہے
امم
آپ نے سچ بولا یہ
باقی پیسہ ویسا سب کچھ ملے گا صحت کو
ہاں ہاں سب کچھ ملتا ہے
امم
امم
اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے آپ کا ہسبینڈ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا آتا ہے ادھر آتا
ہاں آتے ہے ہمیں چلتا ہے نا گھر میں کام واں ٹائل لگا رہا تھا ہے
کدھر اپنے کمرے میں اوپر
ہاں کچن بنائی واش روم بھی بنائے اوپر ہی
یہ اچھی بات ہے
امم اب تھا نا واش روم اس کو توڑا اس کو بناںے کچن
اچھا ٹھیک
آدیکھو کچن آدیکھو روم ہاں
اوپر اچھی بات ہے
ہاں اور اوپ ادھر ہی بنایا واش روم بھی مجھے جانا ہے جلدی کر اب میں نہیں نہیں شادی سے پہلے اب کیا کروں گی ادھر
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات اچھی بات ہے ہاں
مجھے اور دل بھی نہیں لگتا ہے ادھر اب زیادہ
چلو اللہ ادھری بجا کرے آپ کو
آمین زرا دیکھو کتنے سیکنڈ ہو گئے
ہو گئے ٹینتھ فورٹی
چلو ٹیک کیر اللہ حافظ
اللہ حافظ